ج
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو خیریت سےحپ
جی جی
اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے
ہاں ہاں
اور بتائیے آج کی اابک میں کیا بات کرنا چاہیں گے آپ
آج کے پر پ بات کرنا چاہیں گے کہ گھر کا کہناا اچھا ہوتا ہے اور کہ باہر کانا
نہیں توپک یہ ہے کہ گھر کا ک کھانا ورس سے باہر کا کھا مطلب جو ہم لگ کھانا کاتا بیتے ہیں چاہے فاسٹ فوڈ ہو تو گھر کا کھانا کھانا یا باہر کا کھانا کھانا ان دونوں کو ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے
تو دھی ج ہم لوگ گھر کاٹانا کاتے
تو گھر کا کھانا بہت فائدے مند ہوتا ہے وہ باہر کے کھانے میں ہرگس نہیں ہوتا ہے جوہ بہت اچ جو ہوتا ہے وہ اتنی صفائی صفائی سے نہیں بنتا ہے اور وہ
دیکھیے یہ بات تو آپ غلط کر رہے ہیں جو ذائقہ جو ہے باہر کے ک کھانے میں ہوتا ہے ہاں وہی بات آ کہ وہ صفائی سے نہیں بن کا ذائقہ دونوں کے دونوں کھانوں میں ہوتا ہے باہر کے کھانا تو لاجواب ہوتا ہے جب انسان گھر کے کھانے سے بوور ہو جاتا ہے تو بار پیزا پیزا چؤمین نوڈلس یہ سب خوب کچھ بھی فاسٹ فوڈ کھا ہوتا ہے تو وہاہر جا کے کھا ت لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں جو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں باہر کے کھانے ہوتے اس نے اس میں تیل زیادہ ہوتا ہے تو ہم
ج
وہ ہم لوگ کو نقصان کرتا ہے
جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ بولنا دیا اور جی آپ یہ اپنے راستے میں واپس لیتا ہوں کہ باہر کے کھانے میں ذائقہ نہیں ہوتا جی بالکل صحیح بات ہے باہر کےھت تا ہے لیکن بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سب صائی نہیں ہوتی یہ صفائی سے نہیں بنتا ہے کی جی مجھے بولنا دیںے آپ
جی آپ بولے بالکل بولے معذا چاہتی ہوں آپ کو روکا میں نے بیچ میں
جی آئندہ ایسی گفتاخی مت کری ہیں جی میں کہہ رہا تھا کہ جی میں نے آپ کو بخشا دنیا آ کررا دونوں میں
شکریہ آپ کا آپھر حساب رو سے میشر ہوگا
میں کہہ رہا تھا کہ جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں تو کچھ جگہ تو بہت زیادہ وی آئی پی ہوتا ہے بہت زیادہ ایک پریمیم کوالٹی کے وہ میں جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہری ہوتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پر لوکل ہوتے ہیں وہاں پر بالکل کلینس نہیں ہوتی کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے وہاں پر بہت ہی ماد س جو ہے وہ ڈسکسگ میں ڈسکسنگ تو چیزوں سے بنایا جاتا توم
مذا چاہتی ہوں آپ تھوڑا س انگلش وورڈیوز کریں آپ کرپیا کر کے اردو بولیں زیادہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور جو ہے ہم سہمت ہیں آپ کی باتوں سے لیکن جو باہر کا کھانا ہوتا ہے اسے آئلی بہت زیادہ ہوتا اگر وہ انسان اس سے کھا کے موٹا ہو جاتا ہے تو جو ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم باہر کھانا زیادہ سے زیادہ اس کو ترز کریں اور گھر کا کھانا زیادہ کھائیں سادہ کھانا زیادہ کھائیں زیادہ تیل والا تال بنا مرچی والا کھانا نہ کھائیں تو ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے
کا تو ہندی ورلڈ ہو گیا ہ بت خوب بت خوبصورت ب سورت ہو جاتا ہے انسان اور اس کا جو حسن قدرت کی طرف سے ہوتا ت ہے وہ حسن چھپ جاتا ہے جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی آپ مجھ بولنے دیں گی آ تو مجھ بولنا ہی نہیں
جی مذہ بولے آپ
جی میں کہہ رہا تھا کہ جو باہر کا کھانا ہوتا ہے وہ کئی جگہوں پہ بہت زیادہ پریمیم ہوتا ہے بلے ہی وہ تھوڑا سا ہ مہنگا ہوتا ہے لیکن وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو ہ بنایا سات
اس کو سجا کر بنایا تھا باہر کھانے کی مین چزیں ہوتی ہے جو ہم لوگ کو سرو کرتے ہیں ہمارے آگے کھانا لگاتے ہیں کہیں ہوٹل میں چل جائیے کہیں ریٹورینٹ میں چل جے کسی ڈھابے پ چ چلے جائیے آپ تو جو ہمارے سامنے وہ کھانا پیش کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت اعلی انداز میں بہت اچھے سے سجا کے میں دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے وہ چیز بہت خوبصورت رہتی ہے
اور گھر اور کا گھر کے کھانے اور باہر کھانے کے علاوہ ایک بات ہم یہ بھی کہیں گے جو کھانے کی بات کرتے ہیں کہ پھل وغیرہ زیادہ کھانے چاہیے ہمیں اور آج کل سخت گرمی اس میں تو بہت زیادہ پھل کھانے چاہیے
گرمی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ بنکر ہوتی ہے اور گرمیے آپ کو ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے اس اس لیے کہ آپ کا جو پیٹ ہے
اور آپ سے ایک چیز مونا چاہیں گے ہم کہ آپ کی اجازت ہے ہم سےب ہو سکتے ہیں تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو باہر کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے اور گھر کے کھانے میں آب سے زیادہ کیا پسند ہے
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں گوشت کھ رہ ہوں مجھے گوشت بہت پسند ہے اور قورمہ بناتی ہ ہیں مجھے مٹن قورمہ بہت پسند ہے اگر مجھے ملے تو میں پانچ کلو فائدہ
جی بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن اتنا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے آپ موٹو کے دک جائیں گے تو تھوڑا کم کھانے کی کوشش کیا کریے نہیں تو آپ جو ہے بسورت ہو جائیں گے
آپ لحظ سے تمیز کے در یا مجھ سے بات کریے
د میں شروعات ہی ایسے کرتی کہ پچ جائیں گے دک جائیں گے یہ کیا ہوتا ہے
مزد چاہتے ہیں ایسے اخبار استعمال کرنے کے لیے دوسرے سوالوں پہ آتے ہیں ہم کہ آپ آپ کو گھر کے کھانے میں پیا پسند ہے اور باہری اپنے گھر کا کھانا بتا دیا آپ کا مٹن قورمہ پسند ہے آپ کی امی اچھا بناتی ہیں آ کو باہر کانے میں کیا
باہر بھی مجت اچھی مطلب میٹ ہی پسند ہے ہاں تندور ٹیک م خ
ایک گزارش کرنا چاہوں گی آپ سے کیا آپ میٹ تھوڑا کم کھایا کریں
ہ ہ گسٹ ماری ندی ف تھ ساریے ساردا ف تھ
بالکل کھائائےیں لیکن آپ اور نہ کھائےیں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ پانچ کلو کھا جاتے ہیں تو انسان دوسرے انسان کے تو بچنا چاہیے ویشک سب کو رہتا ار ایک گھر میں پس گوشت تو بنتا نہیں ہے ایک کلو کا گوشت بنا پانچ کلو آپ کاتے ہیں تو ساری بوٹی تو آ کسے ٹی ہےی اور کر کے ج دوسرے لوگ ہیں وہ کیا
میں نے آپ کو یہ کرنا تھا بتایا ٹھیک ہے ایک ایگزامپل کل دیا کہ پانچ کلو پانچ کلو کا اگر بنے گا ہمے گھر میں تو ہم لوگ کو روڈ پ آ جائے گی
اچھا معذرت یہ ٹاپی تھوڑی سی غلط جا رہی ہے دوسری ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ کو باہر کے کھانے میں کون سا ریسٹورینٹ پسند ہے کون سا ڈھابا اور کون سی جگہ پسند ہے لیکن میں نے سنایا مموز بہت کھاتا پ
موموز کاتا ہوں کیونکہ میرے دوست کی موموز کی د کان اور جب بھی میں اس کے مد جاتا ہوں تو مجھ سے ملنے ملنے تو میرا من کر جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں آیا ہوں تو ایک پلیٹ سمتاوں
جی صحیح کرا آپ نے اچھا کھایا کر جے آپ نے بالکل غلط سنا ہے میں سب گھر کا کھانا کھاتی ہوں میں باہر نہیں چاہتی ہوں اور میں میں بت خیال رکھتی ہوں کہ میرا ویٹ اوور نہ ہو اور میں موٹی نہ ہ اور میں اپنے آپ کی کیئر کرتی ہوں اور اپنے اوپر دھیان دیتی ہوں
تو خیال کرنا بیسکلی ایک ایکٹیوٹی آپ کو کرنا ہی ہے پر ڈے ا روز اپنے آپ کو دیکھنا خیال کرنا نہیں اھتا ہے
دیکھیے آپ زیادہ میرے بارے میں جانیے نا تو آپ کے لیے وہی ہوگا دوسری ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپ کو
میری ممی سب چز بہت بڑھیا بنا سیویں بھی بہت بڑھیا بناتی ہیں اور
بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا ہم یہ بہت سا کھانا بناتی ہیں
جی
جی لیکن تھوری نکری یت کی وجہ سے میں نہیں سیکھ پا رہا ہوں ان شاء اللہ انشاء اللہ میں ضرور سیکھوں گا ایک دن انشاء اللہ
بوگ کے مطلب
جی بالکل میں تو ایسا ہوں کہ اپنے کام بھی کرتا ہوں اور باقیوں کے کام بھی کرتا تا ہوں اور ج کچھ لوگوں جو ہے کام کرنے والے وہ کام نہیں کرتے پ
بالکل صحیح کرا آپ نے ایک اچھا انسان ہی کر سکتا ہے اور کوشش کرے گا کہ زندگی بھر اچھے انسان بنے اچھے اخلاق رکھیں کسی کو چلا کے بات نہ کریں اور اچھے انداز سے دوسرے سے بات کریں اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں تاکہ آپ کو دنیا اتنا کامیابی ملے اور کچھننا تو پردوس ملے اپنے ورڈ سے اپنے الفاظ سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیے کبھی معذت چاہتی ہوں آپ کے باتیں الگ جا رہی ہیں آپ ٹاپک سے باہر بات کر رہے ہیں تو اگر آپ اس دائرے میں رہے کہ جو ہمارے ٹاپک ہے اس کے اندر ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے اور مذت کر لے مجھ سے
مدد کر بات کی
ہم اس سے معذت کریے آپ غلط باتیں کر رہے ہیں آپ ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے
آپ سے ایسا بدتمیز نہ لایا کہن
دیکھیے آپ حد پہ بیٹھے میں رہے اور لفظوں استعال بم خش کرے گینیں ایسا جواب دیں گے کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی
چلو تریز